وعلیکم السلام کیا حال ہے ہاں میں ٹھیک ہو کیا کر رہے ہو
بس بیٹھی ہوں گھر میں سب ٹھیک ٹھاک
سب ٹھیک ہے
بچے ٹھیک ہے کیا کر رہی ہوں چائے پی
نہیں چائے ابھی نہیں پی
ابھی نہیں پی
کیوں
ابھی تھوڑی گرمی کی یہاں پہ تو
ہوں کولر آن کرو فین آن کرروں
مجھے سادی باتات
سر کیا کیا بول رہی ہو مجھے سردی لگی چائے نہیں پی گرمی ہے
گرمی بھی اتنی بھی نہیں ہے تو سردی بھی لگتی ہے مجھے جیسے کولر آن کرتی ہوں تو سردی لگتی ہے مجھے
اچھا ٹھیک ہے کانا پکایا شام کو
نہیں نہیں میں نے ابھی لایا بھی نہیں میں سوچ رہی تھی آلو لاؤں گی گوئی بناؤں گی آج دکھے دیکھے میری ڈال کے
تھال آو
ہاں خالی آلو بناؤ گے آج میں
ایک اور ابھی کیا کر رہے ہو
ٹیک ہے باہر جاؤں گی مارکٹ تو وہاں سے لاؤں گی میں آلو شالو میں گئی تھی بٹ م لو
وہاں کیا کرنا تھا
پر نے مرغیاں لائی وہاں سے
مرغیاں
ہوور کیا
کتنی
تین دو بڑی ایک چھوٹی چھوٹا چوزا
اچھا دو بڑی ایک چھوٹی
چھوٹ ہ وہ کتنے منگ ٹوینٹی فائیو ہنڈریڈ میں
ٹوئونٹی فائیو ہنڈرینڈ کتنے تین
تین
ابراہیم الل تھاب ففٹین ہنڈریڈ میں ایک
بہت ہی ہے نا مہنگے ہاں ہشا
میں نے میں نے کیا تھا ارحان کو برت ڈے وش
اچھا
اسے بولا اسے پھر اسٹیٹس اسٹیٹس لگایا تھا انسٹاگرام پہ
ہاں سگال ار پ فون چل رہا س جچ تل ایسا نک م
یہ کس کو بول رہا ہے
یہ آیا ہے وہ آتا ہے نا دارولوم والا
اچھا ٹھیک
اس کو بول رہے ہم یہاں آتے پوچھ دے تو اس نے بولا ممی لال چوک گئی ہے تو یہ اور اتے ہیں یہ جھوٹے ہیں یہ یہ ہے
او یہ ڈرامہ باز ہے فراڈ ہے یہ ڈرامہ باز ہے یہاں سے سے بھی آتے ہے پھر نکلتا ہے بایا جی ان کو سیدھا کرتا ہے ہمم ہمم وہ مت مانتا ہے آ آپ کو پتا ہے کل کیا ہوا خدا رحم دیدی نے بولا کچھ
نہیں نہیں یہ بات نہیں ہے بعد میں کریں گے
ہمم
دیدی کو میں نے بولا تھا آج لال چوک آنے کے لیے اس نے فیضان کر رہا تھا نہ فون مجھے
میں ڈن بر آج ہاسپتل میں تھی
ہاں سنا میں نے
ہمم اس لیے فون کیا ہے جی آپ نے کتنے فون کیے اوہ اوہ میں فون میرے فون کی بیٹری ڈیڈ ہو گئی آپ کے فون کرنے سے
دیکھا دکر رہ ہے نا مجھے اور پتا میں آپ کو کال کرتی میں اپ کو کال کر تی میں نے کل آپ کو فون کیا تھا یہی بولنے کے لیے کہ شازیہ کو کیا فرق ہے آپ نے بولا ہم کھانا کھا رہے
اور میں نے کس نے پاگل میں نے کس لیے بولا تجھے نہیں ایا سمجھ سمجھ نہ ہوتا ہے نہ ہمم جن دن کا جو دن کا جو پتاہ تھا یہ کیا ہوا تھا
میں نے اس لیے پھر یہ کیا میں نے میں نے جلدی جلدی کیا میں بعد میں فون کروں گی
شازیہ کو کیا بولا ڈاکٹر نے
جی اس کو دوائی اس کو وامٹنگ ہوئی تھی اس کو فیور تھا اتنا
لیکن ایک ایک بتار میں نہیںن نوٹس کی
کیا
کہ جیادی ہو نا شاجب کو جب گا پ وہ بیمار جب بھی اپم کرنا آپ نوٹس کرنا اپ جیسے کہیں بھی جاتی ہو نا شاہذب کو جب رتے ہو وہ بیمار ہو جاتا ہے وہ سے آ پھر وہاں سے آ کے پھر آپ کو ہاسپٹل جانا پڑتا ہے
اللہ کی قسم یہ سچ ہے میں نے دی کو بولا میں نے بولا اس کو جب بھی میں جاتی ہوں کہیں وہاں سے آتی ہوں مجھے شاہ زب کو لینا ہوتا ہے ہاسپٹل
ہاں
اور وہ دن بھر وہیں پہ اسکول پہ تھا اسکول میں تھا پھر پھر کھیلا بھی اور اس نے یہ پڑھائی بھی کی تھی تھوڑی سی پھر وہاں سے آیا وہ آتا پھر گھر وہ گیا وہاں سے ٹیوشن اس نے بولا ہی نہیں بابا کو مجھے یہ ہے مجھے درد ہے وہ پھر گیا ٹیوشن وہاں سے آیا واپس تو اس کو فیور چڑھا تھا
اچھا رکھا ہے اس کو
ہاں ہاں ب ابھی ہے پارک
خوش ہوا ہوگا چیزیں دیکھ کے
ہاں ابھی مجھے بول رہا تھا ماما ماما آپ کو پتا ہے میں نے بولا کیا بولا آپ کبھی نہیں لاتی ہو میرے لیے کچھ جب بھی لاتی ہے پچی لاتی ہے میرے لیے چیز
پھر میں نے اس کو بولا میں نے لایا ن ہینڈرین کا چاکلیٹ آپ کے لیے ڈیری ملک بوزا ہے کیا چاکلیٹ چاکلیٹ لایا جب بھی لاتی ہے کچھ ہی لاتی ہے اب کچھ بھی نہیں لاتی ہے اگلے ٹائم آپ لانا اوکے اک میں نے بولا اوکے
ارہن گیا تھا دوستوں کے ساتھ
کہاں
اچھا
وہیں گیا تھا
اس کے ساتھ
فرینڈس کے ساتھ انہوں نے اس کو یہ برت ڈے کے لیے یہ کیا تھا کچھ کہتے ہیں نا وہ
ابھی کہاں ہے وہ
وہ آیا گھر
آیا گ ٹھیک
ہاں وہ ہےیا تو گھر تین بجے آلموسٹ مجھے لگتا ہے تین بجے آیا وہ گھر
آذان ہو رہی ہے وہاں پر یہاں پر نہیں ہوئے ابھی
مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے میں نے ٹین تھازینڈ ٹاسک کیے تھے نا
ہاں
میں نے ٹین تھازینڈ ٹاسک کیے تھے ابھی مجھے یہ ٹو تھاؤزین دکھا رہا ہے میں نے اس میں کیا نا یہ سمج سے نہیں
یہ ہوتا ہے کبھی کبھی
ارے نہیں میں نے یہ اس میں کیا نا اب یہ ایڈ اس فون میں
اچھا اسی لیے مت ہوا تھا ہوا ہوگا کچھ
نہیں کیا کروں ک اس میں
یہ بعد میں کرنا تھا اس میں الگ سے کرنا تھا
اوک اور
بس شکر اللہ سب ٹھیک آپ ٹھیک ہو
ہاں میں ٹھیک ہوں اورک کیا کر رہی تھی بھ مج میں وسے
وہ میں تھی میں نے بولا ل میں دس بجے صبح گئی میں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا خالی چائے پی تھی یہ کھانا پکایا تھا نیچے کچن کی تھوڑی سی صفائی کی تھی اور پھر اوپر کی بھی ایس ہی رہ گئی پھر ہم گئے یہاں ہاسپٹل میں نے سوچا میں اس کو ایمرجنسی میں دکھاؤں گی پھر وہاں سے جلدی واپس آؤں گی میں گئی وہاں ایمرجنسی تھی بند پھر مجھے یہاں جانا پڑا او پی ڈی میں وہاںاں اتنا سارا رش تھاا او او خدایا وہاں کتنا رش تھا پھر میں بیٹھی وہیں پہ دس بجے سے لے کر برابر ایک بجے تک ہاں ڈیڑھ بجے تک دس سے ڈیھ بجے تک وہاں سے آئی نہ میں نے کچھ پکایا تھا خالی کھانا یہ چاول بنایا تھا سالن کچھ بھی نہیں بنایا تھا پھر میں نے وہیں سے گوشت لایا میں وہی بنانے لگی تمہیں پتا ہے ہم نے کتنے بجے کھانا کھایا آج ساڑھے تین بجے
اللائی
ممی نے بھی بلال صاحب نے بھی میں نے بھی اور یہ شاہادب نے نہیں کایا شاہادب نے کھایا بنانا ریوا نے کھائی تھی بریانی تھوڑی سی یہاں سے اس نے دی تھی بالکل د دے ہ س کہ اس نے کھائی بریانی اور شاہ جم نے نہیں کھ کھائےست س خائے بنانا ای تو بس
ہم میں سے کسی نے کھانا نہیں کھایا اور
آپ رہتے ہو بو کہ ہم نہیں رہ پا گے ہم سے نہیں ہوگا
اور ریشی پڑا ہے دمار
ہاں
ا میں بیمار ہوں تو میں نہیں کھاؤں گا پھر میں نے کو بولا میں ابھی نہیں کھاؤں گی پھر آپا نے بولا میں ابھی نہیں کاؤں گی پھر ا میں سے کسی نے نہیں کھایا
شاہ ج مت کرو اور سنو سب ٹھیک ہے
ہاں
وہ سوپ سے بھی کسی نے فون نہیں کیا خالی مومن صاحب نے فون کیا تھا مگر یہ میں تب تھی ڈاکٹر کے پاس میں نہیں اٹھا پائی سنیپ ساپ نے دیکھا سنیپ صاب نے دیکھا مگر فون کسی نے نہیں کیا کیا ہوا ہاسپٹل میں کیوں ہو
ا پورا تھا ہی کہاں جا رہے میں نے تو بولا ہم یہ کل کا یہ ہے سنیپ ہے
کا کیا کیا ہاسپٹل کا یہ پرسکرپشن اس کا بھی میں نے آپ کو دیا یہ اسنیپ بھیجا تو آپ نے دیتا ہے
اچھا اوکے اللہ حافظ
چبائے ج ہ
کٹ دھو
جی